اسلام و علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہےجی
السلام اب ٹھیک ہو اچھے سے اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے آپ کو پتا ہے ایک ضائع ہی ہوئی ہے اس سے پہلے والی
ہاں اور کیا
اب ایک ہی بچی ہے یہی ایک
ہوں یہ ختم کرتے ہیں
ہاں اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
میں ایسے بیٹھی تھی گرمی نے پاگل کر دیا اور لائٹ بھی چلی گئی
ہاے ہاے ہاے
یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے آج
اور کیا یار ا آج کل کشمیر کی گرمی نے تو سب کو پریشان کر دیا ہے
ہاں بالکل پہلا والا وہ بڑا ہے
اچھا جو اه
آپ نے بھیجا ہوں
ہاں تو میں یہ بول رہی تھی کہ ا ایک بات پوچھوں آپ سے
ضرور آج کس بات نے اتنا سوچنے پر مجبور کر دیا
اگر ایک دن کسی انسان کو اپنی محبت اور اپنی خود داری میں سے ایک چننی ہو تو اسے کیا چننا چاہیے
بہت نہ ام سوال ہے لیکن میرا پہلا جواب یہ ہے کہ خود داری
صحیح کہا آپ نے خود داری امم اتنی جلدی جواب دے دیا محبت کا کیا
گھوم گیا مجھے گرمی سے کچھ نہیں
ہاں ہاں
پھر سے پڑھو
میں بول رہی تھی کہ
تی ہے لیکن اگر وہ تمہاری عزت نفس چھین لے تمہاری پہچان مٹا دے تمہیں روز رلائے تو پھر وہ محبت نہیں صرف عادت یا مجبوری رہ جاتی ہے
لیکن لوگ کہتے ہیں محبت میں جھکنا پڑتا ہے
جکنا اور ٹوٹ جانا دونوں الگ باتیں ہیں درخت ہوا دے سامنے جھکتا ہے اسی لیے زندہ رہتا ہے لیکن اگر اس کی جڑ ہی کاٹ دی جائے تو وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا
تو تم کہہ رہی ہو کہ محبت میں قربانی ہونی چاہیے لیکن اپنی پہچان کی قربانی نہیں
بالکل اپنا وقت دو اپنی توجہ دو اپنی وفا دو مگر اپنی عزت کبھی مت دو
کبھی کبھی انسان صرف اس لیے سب کچھ برداشت کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہو تا ہے کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ اکیلا رہ جائے گا
اکیلا پن کچھ عرصے تک تکلیف دیتا ہے مگر بیزتی عمر بھر زخم دیتی ہے
یہ بات دل کو لگی
اسی لی ایک یہ سچ ہے بہت سے لوگ محبت نہیں چھوڑتے وہ اپنی تنہائی سے ڈرتے ہیں
لیکن اگر کوئی واقعی دل سے محبت کرتا ہو
جو واقعی محبت کرتا ہو ہے وہ تمہاری خود غرضی کی حفاظت
ا
خود داری کی حفاظت کرتا ہے وہ کبھی تمہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ تم کم ہو
اگر ہر بحث کے بعد صرف ایک ہی شخص معافی مانگے تو
تو وہاں محبت کم اور اکترفہ بوجھ زیادہ ہے
اور اگر کوئی بار بار تمہارے دل قدر نہ کرے
تو پھر تمہاری خاموشی اسے تمہاری کمی کا احساس دلائے گی ہر بار سمجھانا ضروری نہیں ہوتا
لوگ کہتے ہیں کہ محبت صبر کا نام ہے
ہاں مگر محبت بیعزتی کا نام نہیں صبر اور ذلیل ہونا ایک چیز نہیں
کم کب سمجھنا چاہیے کہ اب بس
جب تم ہر روز اپنی مسکراہٹ اور کھونا شروع کر دو جب تم اپنی اصلی شخصیت بول بھولنے لگو جب تمہیں اپنی قیمت صرف دوسروں کی مرضی سے محسوس ہونے لگے تب رک جانا چاہیے
جناچاہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سک
انسان کسی کے بغیر جی لیتا جی لیتا ہے لیکن اپنی خود کی نظروں سے گر کر جینا بہت مشکل ہوتا ہے
تو اصل محبت کیا ہے
اصل محبت وہ ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کو اونچا آ اٹھاتے ہیں ایک دوسروں کی عزت کرتے ہیں ایک دوسروں کی روح کو سکون دیتے ہیں
اور اگر محبت صرف آنسو دے
تو پھر اس کا نام بدل دینا چاہیے ہر درد محبت نہیں ہوتا
مجھے لگتا ہے کہ لوگ اکثر خود داری کو گھمنڈ سمجھ لیتے ہیں
آ گھمنڈ کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں خود داری کہتی ہے میں بھی کسی سے کم نہیں
کتنی خوبصورت فرق ہے
اور اسی فرق کو سمجھنا زندگی کی بڑی حکمت ہے
تو اگر کسی دن محبت اور خودداری سامنے کھڑی ہو
تو پہلے خودداری کا ہاتھ پکڑنا اگر محبت سچی ہوئی تو وہ تمہارے ساتھ چل پڑے گی اور اگر نا چلی تو سمجھ لینا وہ کبھی تمہاری تھی ہی نہیں
آج تمہاری باتوں نے ایک بوجھ ہلکا کر دیا
یاد رکھنا محبت تمہاری زندگی کو حسین بنا سک تی ہے لیکن خود داری تمہاری زندگی کی بنیاد ہوتی ہے اور جو عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی ہو وہ اک نہ ایک دن ضرور گر جاتی ہے
کل رات تمہاری باتیں دماغ سے نکل ہی نہیں رہی ہے
کیا خودداری محبت سے زیادہ ضروری ہے بچچ کون سی بات نے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا
ہو کیا یہ کہ اگر کسی کو بچپن کے لیے اپنی خود داری قربان کرنے پڑے تو کیا وہ قربانی بھی غلط ہے
ہاں قربانی غلط نہیں ہوتی لیکن ی ایک بات یاد رکھنا جو قربانی تمہیں اندر سے کوکھلہ کر دے وہ کسی کا بھلا نہیں کرتی
لیکن محبت تو بے غرض ہوتی ہے نا
بے غرض ہوتی ہے بے قیمت نہیں محبت میں حساب نہیں ہوتا مگر عزت ضرور ہوتی ہے
کبھی کبھی لگتا ہے کہ انسان صرف اس امید میں ہے سب کچھ سہ لیتا ہے کہ شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے
امید بہت خوبصورت چیز ہے مگر جب امید صرف درد کو لم۔ لمبا کرنے لگے تو اسے حقیقت کا نام نہیں دیا جا سکتا
اگر سامنے والا بدلنے کا وعدہ کرے تو
وعدہ الفاظ ہوتے ہیں تبدیلی عادتیں ہوتی ہیں ہو الفاظ سننا ضروری لیکن فیصلہ ہمیشہ اس کے رویے کو دیکھ کر
پھر یہ کام کرو صرف کام محبت زبان سے کم اور رویہ س زیادہ نظر آتی ہے جو تمہاری عزت کرتا ہے وہ تمہیں بار بار اپنی قیمت ثابت کرنے پر مجبور نہیں کرے گا
کچھ لوگ کہتے ہیں اگر تم مجھے محبت کرتی ہو تو میں میری ہر بات مانو
وہ محبت کی زبان نہیں قبضے کی زبان ہے محبت آزادی دیتی ہے غلامی نہیں
تو کیا ہر رشتے میں ہو حدیں ہوتی ہے ہونی چاہیے
بالکل جس رشتے کی کوئی حد نہ ہو وہاں اکثر کسی نہ کسی کی خھوداری ٹوٹ جاتی ہے
مجھے لگتا ہے لوگ اکثر صرف چھ چھوڑ دیے جانے سے ڈرتے ہیں
اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنی پہچان چھوڑ دیتے ہیں سوچو جو انسان خود کو ہی کھو دے وہ رشتہ جیت کر بھی کیا جیتا
یہ بات بہت گہری ہے
ہاں یار یہ بوہ اسے انسان بہت ک سمجھتا بھی ہے اور سیکھتا بھی ہے سچ میں اللہ سب سے مشکل جدائی کسی اور سے نہیں ہوتی سب سے مشکل جدائی اپنے اصل کردار سے ہوتی ہے
اور اگر کسی نے اپنی خود داری کھو دی ہو
تو دوبارہ مل سکتی ہے خود کو معاف کرنا اپنی قیمت پہچانا اور پھر سے خود سے محبت کرنا اس کا پہلا قدم ہے
کیا خود سے محبت کرنا ضروری ہے
بہت ضروری جو انسان خود کی قدر نہیں کرتا دنیا بھی اس کی قدر کرنا بھول جاتی ہے
تو اس اصل میں محبت اور خود داری ایک سیکنڈ
ایک دوسرے کے دشمن ہیں نہیں نہیں
ا منٹے
داری کی دشمانی نہیں ہوتی صرف غلط محبت میں ا ساس دلاتی ہے کہ تم دونوں میں صرف ایک کو چن سکتی ہو
نہیں اصل محبت کبھی خود داری کی دش میں نہیں ہوتی صرف صرف غلط محبت تمہیں یہ احساس دلا
ہاں میں نے بولا ہاں یہ میں نا بولا نہ ابھی اپ کو
اچھا ٹھیک اور سچ سچی محبت
سچی محبت کہتی ہے میں تمہیں بدلنا نہیں چاہتا میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور یہ بھی کہا جاتا ہے سچی محبت کی کہ آپ جیسے بھی ہو مجھے ایکسپٹیڈ ہو
وہ پہلے پہلے بولتے ہمم آج مجھے لگتا ہے کہ کی انسان کو سب سے پہلے اپنی قیمت خود جان دینی چاہیے
چاہیے کیونکہ جس دن تم اپنی قیمت پہچان لو گے اس دن تم کسی سے محبت کرنا ضرور کرو گے لیکن کبھی اپنی خودداری کے بدلے نہیں
شاید اسی لیے کچھ لوگ تنہا ہوتے ہوئے بھی پرسکون ہوتے ہیں
ہاں کیونکہ انہیں انہوں نے تنہا رہنا سیکھ لیا مگر اپنی عزت کو سستا کرنا نہیں سیکھا
اور کچھ لوگ بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا ہوتے ہیں
کیونکہ ان کے پاس رشتے تو ہوتے ہیں مگر اس رشتے پ قدر نہیں ہوتی
آج کی گفتگو کا سب سے بڑا سبق
یاد رکھنا محبت تمہاری زندگی کے حسین حصوں کو ا ہو سکتی ہے حصے ہو سکتی ہے لیکن خود داری تمہاری پہچان ہے محبت کھو کر دوبارہ محبت پا سکتے ہو مگر اپنی پہ چان کھو دو اسے واپس پانے میں پوری زندگی لگ جائے گی
بالکل آج کے گفتگو سے سچی مجھے بہت تو کچھ سیکھنے کو ملا
ایک تو سیکھنے کو ملا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے
مطلب سبق مل گیا ہو ہوں بہت ضروری اچھا
اللہ حافظ
ا